ہلو
ہاں بولیے
سب کیسے ہیں
ٹھیک ہے
کیا کیا چل رہا ہے
ابھی ٹھیک ہی چل رہا ہے سن ہے کہ آئی میں پھر سے کام آیا ہے نا
ہاں ہاں کام تو آیا سنے ہیں ہم بھی
تونے فارم فل اپ کیے تھے کیا اس میں
ہاں کلک کی تھے
ہاں
آپ کیے تھے نا
ہم تو کیے ہیں
او ہاں ہاں
یہ کام سنے کب سے شرو ہوگا یہ بولا
سننے میں کہ اگست سے شروع ہونے والا ہے کیا
اگست میں نا
ہاں کتنا اسکول دیا ہے جی
اس میں تو ہم سننے بہت زیادہ اسکول دیا ہے
پھر بھی کتنا دے دیا
ہاں ڈیڑھ سو کچھ ہے
اور ڈیڑھ سو کچھ ہے نا
ہاں توس میں بھی تو انوویٹر کو تو زیادہ لے گا
کس میں
اسی میں
شاید شاید لے سکتا ہے
کیا کہ انویٹر رہنے سے ہی کام ہوگا نا اس میں
ہاں
کتنا لڑ کا لوگ فارم فل اپ کیا ہے
جب کا چالیس گز سےوپر ہی ہے س ہے س
چالیس سے اوپر
ہاں
ہاں
کہاں سے ہوگا دیا گھر سے
ہاں
اس کا ٹریننگ کہاں ہوگا بے گھر میں دوسرا جگہ
گرییڈیم تو ہوگا
گر دن
زیادہ تر تو ایکسپریئنس لڑکا ہی ہے نا
ہم لوگ کیے تھے اس میں تو دیا تھا ٹریننگ کے لیے وہاں بھیجایا تھا دیو گھر
دے گا تو بھیجا تو نہیں اس بار نہیں بھیجے گئے گڈیم کٹ کر
کون سی ہو ہے
بولے گریڈی ایم ہوگا اس کا ٹریننگ بولے گریڈی میں ہی ہو گئےٹرنی ہلو ہاں
ا
بولے کہ اس میں تو ایکسپرینس لڑکا تو ہے جی نیا لڑکا زیادہ نیا رہے گا اس میں سےم کو
ایکسپرینس واللا ہے
ہاں ہم کو تو پتا نہیں
ل س کیا ح صااب ہے
اب کرنا چاہیے ہاں اچ کب سے اس کا ٹریگ
ٹرینگ میں وہی مان لیجے چار اگست سے آٹھ اگست تک رہے گا سر
ہاں ہ چار سے آٹھ ہزار
ہاں
اچھ کام کب سے س
کام وہی دیکھیے دس سے چیک د تک نہیں کتنا تک چلے گا
دس سے
ہاں
ہ ہم کو بھی سنے میں م آیا ہے کہ د سے ہے چودہ اگست تک
ہاں اور آگے بھی ہے کیا
وہ پورا جانکاری ہم کو لے ہے
ہوں
ہم کو جتنا جانکاری ہے اتنا ہم بتا رہے ہیں
کتنا دن کم چلے گا لگو اس ب اس میں
لگ بھگ تو چلنا چاہیے لیکن بہت کم کام دیتا ہے اسی لیے ہم کو تھوڑا
ہاں
اس میں دینا چاہیے ریگولر کے لیے
ہاں
ریگولر کے لیے
ریگولر دیکھا تب ان جیسے بک کرنا پڑے گا
ہاں
این جی او سے
اور اس بار ٹریننگ ہو اس سمے بات کر رہے ہیں
ہوں
کہ ہم لوگ کو ریگولر کے لیے رکھ لیجیے
ہاں ہاں
اس طرح سے دیتے ہیں کام تھوڑے کچھ ہم لوگ کر پاتے ہیں
ہوں ہوں ہوں پی آپ کا کام سنبھال دیتے ہیں لاسٹ میں ہم لوگ کو پیٹ مار کے بھگا
ہوں
لات مارک ن
لااتھ مارتی پیٹ مارتی ن لاات م
ہاں تو پیٹ بھی مرتا ہے حالات نے
ہاں
ہاں دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے
دیکھ تو رہے
ہاں ہ
دیکھ رہے ہیں
ہاں کام تو بڑھیا ہے
کام بڑھیا تھا لیکن خالی کام بڑھیا رہنے سے کیا ریگولر کے لیے خالی اس میں پاس جاتے ہیں جا کے نا
ہاں
پسکار تھوڑے پاتے ہیں
نہ نہیں ادھر نہ ادھر ہے کہ نہیں
ہاں کچھ کر نہ پاتے ہیں دوسرا کام
ہاں ہاں
ہمم ہمم ہاں
بات تو صحیح ہے کچھ کر نہیں پاتے ہیں ہم لوگ کو
سا ہو آوگ بیچبو یہ حساب توک رکھتے
کہاں پہ
یہی ہے سسرال
او گھر نہیں آئے ہیں ابھی تک
ارے بارہ بجے ٹائم
ہ ہاں ہاں
فیملی کر ان
ہاں کلی کھانا وانا کھا ل
ا جتے گائے بیل
ارے ادھر کوئی لے جا رہا ہے چرانے کے لیے ا دن میں کون ہو رہ ہے
ہاں دن میں ٹھیک ہے ہ پندرہ بیس دن رکو تو سسرالے تم رہے گا برابر
کیا ہے
کام ادھرے دے گا نا جی
ہت کیا ہے میرے لیے گھر بنا رہا ہے سب
بنا رکھا نہیں تو پھر بھی تو روڈوا تو وہی ن رہے گا بھائی
روڈوا وہی رہے گا لیکن جیادہ رو آنے جانے سے پھر دقت ہو جائے گا
کیا دقتا آنے ٹائم گھسو جانے ٹائم گھسو دس منٹ کے لیے پھر آ جانا
ہاں سسر جدا آنے سے کچھ پد نہیں ہے
حدت نہیں ہے ادھر کھیت ہوا
کہیں نہ کھیتی ہوا ہے ادھر تو اور زیادہ سکھاڑ گوشت ہو گیا ہے ہم کو لگتا ہے سکھاڑ یہ سب جوکو کو کھیتوں میں پانی نہیں ہے ہم دیکھے ہیں جوو کو کتوں میں
ہاں ہاں
ندی اور کنارے جو ہے نا
ہاں
اس میں بھی پانی نہیں
اتنا سوکھا ہوا ہے نا
ہ ہم کو لگتا ہے ادھر پھول بارش ہو جا
تپ نے بھرے گ
تبھی ادھر کچھ پانی وانی کی
تو دھان کے بیج جو ڈالا ہی نہیں کھیت میں تک
ڈہلہ ہے لیکن ہم کو لگتا ہے وہ دس دن میں سب مر جائے گا ہاں ہ دس دن میں مری جائے گا اپ پانی نہیںا ہوگا
ہاں
دس دن میں مر جائے گا
ہاں
دیکنے میں ہم کو اسسی طرح سے لگ رہا ہے
ہاں ہاں
ہم لوگ کا گھر طرف تو کچھ پانیوں ہے کھٹ میں ادھر اپ کو کھنے ہے
نہیں ہے ن
ایک ب کتنےم
خیری اچا کہیے سے پانی نہیں پڑا ہے کہ
پتا ہے میں ا ادھر ہے ن اپنا اپنا کھیتر
ہاں ادھر ہے کڑا بت
ہم دیک رہے ہیں کتو توور ہم میں بیٹھا رہے ہیں
اکل
اکیلے ہیں ادھر راستہ ہے مطلب گائے بھینس چرانے کے لیے لے جاتا ہے آدمی بیھا
ہاں
ہاں
چار دن ٹرنگواں رہے گا تب نا اس میں
چار دن پچ نہیں
آاں
چار دن کو
ای آئی والا میں
چار دن تو ٹرین نہیں لیتا ہے ہم لوگ کا تو ایک سے دو دن
ہاں تو نیا لڑکا رہے گا نا اس میں
ہاں نیا لڑکا وہ لوگ کو بتانا پڑتا ہے ہم لوگ کا بھیھی ہم لوگ کا بھی ہم کو لگتا ہے دو دن ہوگا
ہاں
ہاں
ہوگا یار نہ آگر وہاں کھلا پلا دے گا آرام سے بس
ہاں اس کا تو اپنا ہی حاضریت بنے گا نجھ سے
ہاں ہاں گاڑ میں پہنچلے پونچلے آ جاؤ گھر
ہاں
ہاتھ پچلے پچلے آ جانا گھر کھ پی کے کیا
ہاں اب جلدی اور ٹرن مت آتا ہے
تو صبح جانا ہے نا وہاں مسمنڈا میں اتار کے وہاں سے پھر
ابھی دیکو کون جگہ ہوگا یہ وہ لو کنفرم نہیں ہوا ہے کہ وہی جگہ ہےگ
پنے ہوگا
کنفرم نہیں ہوا
اس کو بولنا کہ زیادہ تر چانس وہیں رہ بنائی گے آپ
ہوں د گا ٹھیک ہے
جگہ ٹھیک ہے اور ہم لوگ کا بھی سویدھا اچھا ہے وہ
ہم لوگ کو جانے کے لیے ٹھیک ہے
بس سویدھا ہے کہ نہیں
ہ ہاں دیک اور اور
باقی تو سب آتا ہے نا اپنا بائک سے بس سے نا
ہوں ہم لوگ کے لیے ٹھیک ہے نا
ہم لوگ رہےٹھی کوئی ٹرین سے آنے والا ہے ہی نہیں ادھر
ہ ن سے ہے لڑک نہیں آتا ادھر سے کون تھا جب صبح میں ہی آتا تھا
فون رہ
ایک وہ لڑکا نہیں تھا ادھر کا تھا
ڈومری طرف
ڈومری طرف کا نہیں تھا ادھر کا تھا ان جو ٹرین سے جو آ تھا ہم لوگ سے پہلے جو آتا تھا وہ لڑکوا صبح میں بھورے آئے ہیں جو کہ بول رہا تھا جموعہ سے آگے
جی مو ٹرین میں سے آتا تھاے نا
ہوں ناٹک جیسے لڑا کو نا تھا
ناٹ ناٹٹی
ایکگو لڑکا تھا
نہیں سب اختر سب
اختر ن دوسرا کوئی اس لڑکوں ٹیپولا نے کیا تھا
نہیں کیا تھا ن
ٹریپ والا کیا تھا کہ نہ تھا کیکہ بس و م آنے کے لیے وہی بول رہا تھا کہ ہم کو بہت ضروری جانا ہے گھر آنے کے لیے
ہاں ہاں
ایک لڑکا نا تھا بے گھر میں
نہیں وہ راہل
راہل نہ تھا کوئی دوسرا تھا ر ا ن ا ن ا ن کوئی دوسرا
ہاں
اس کا کون سی نام تھا ہم بول رہے ہیں ارے وہ لڑکا کرے گا کہ نہ جو لڑکا ہم لوگ سے بار بار پوچھتے رہتا تھا کہ
پریشان کر دی تھا بولنے
وہ کر پایا تھا ٹھیک سے کہ نہیں کر پا پتا نہیں
پتاہ نصل اس